ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام کیا۔۔۔ حال ہے؟
میں ٹھیک ہوں۔ آپ کیسے ہیں؟
بس میں بھی ٹھیک اور صحت ٹھیک ہے؟
جی سبھی ٹھیک ہے۔ کیا کر کر رہے ہو؟ کھانا ہو گیا؟ کھانا ہو گیا آپ کا؟
ہاں کھانا تو کھا لیا ہم نے کب کا۔ آپ لوگوں نے نہیں کھایا؟
ابھی نہیں۔
اے ہائے شہر والے لوگ ہو آپ لوگ بہت آپ دیر سے کھاتے ہو۔
یہاں ایسا ہی چلتا ہے۔ کل ہم نے ج کل ہم ابھی سو بھی گئے تھے۔
آج تھوڑا وہ ہو گیا۔۔۔ کیا بنا ہے آج کھانے میں؟
آج بنایا ہے مرغا۔
اچھا مرغی کہ مرغا؟
جینڈر میں نے چیک نہیں۔۔۔
مجھے لگا مرغی۔۔۔ تو نہیں بنائی ہے۔
شاید مت ہو بھی سکتا ہے۔
ہو بھی سکتا ہے۔
اور آلو ہے
اری وا
الو تو سب سے اچھی سبزی ہے سبزا ہے کہ سبزی ہے جو بھی ہے جس کو کھ د جاتتا ہے اس کو بھی آتا ہے آلو بنانا اور آلو جس اور آلو جس سے لوگوں کو آلو آلو بہت پسند ہو
یہ آپ اپنی بات کیوں کر رہی ہو
ہاں تو میں نے تو خود ہی بولا مجھے آلو پسند ہے تبھی تو بولا میں نے
وہی تو مجھے ٹماٹر پسند ہے
ہاں ٹماٹر تو ہے ہی جب کچھ نہ ہو کھانے کو تب ٹماٹر بنا لو ہم نے آج جلدی کھایا کل تو ہمیں بھی بہت یہ ہو گیا نا بہت دیر سے کل ہم نے بھی کھایا لیکن آج ہم نے کھا لیا جلدی
کل ہم نے آ جب آپ سونے گئے اوپر کےبھی نہیں تبھی تو آپ گوبھی فرصت ہے
ہاں آپ کو تو پتا ہے سسرال جا کے کہاں فرصت ملتی ہے
ابھی تو کہتی تھی مت بات کر لا لا شام کی
ایسا لڈو ہے جو کھا کے بھی پچھتاا ہے انسان اور نہیں کھا کے بھی پچتااتا ہے بہتر ہے کھا کے پھتا ہو بنا کائے کی پس تادا ہے
ساک بالکل بالکل
اور گھر میں سب ٹھیک ہے امی ٹھیک ہے پاپا ٹھیک ہے
ہوں جی جی جی وہ
تیاریاں
بس چل رہی ہے
سب ہے کب ہے آپ کا پرچا کب ہے
پ سولہ آ کو
تو اچھا اس کے بعد کتنے ٹائم کو ہوتا ہے ایگزام کتنے مہینوں کو چلتا ہے
ایک مہ فرسٹ سیمسٹر کا چلا تھا دو مہینے لیکن اس بار ٹوونٹی نائن تک ختم ہے
اچھا ٹھیک
جلدی ہی ختم پت نہیں کیوںٹ ہے اتنا کم ٹائم
اچھا ٹھیک کم چھٹیاں رکھی ہوگی ان لوگوں نے بیچ
ہاں بھائی نا ایک دن چھوٹ کے ایک دن ایک دن چھوٹ کے ایک دن بیچ میں کسی پرچے میں دو یا تین دن رکھے ہے
اچھا ٹھیک چلو اور کہاں پہنچی پڑھائی پڑھ رہی ہو وہاں کی صرف ناچ رہی ہو
ارے نہیں بھی نہیں کل تھوڑا سا آج بالکل بھی نہیں آج میں بس بیٹھ نہیںوں پڑھ رہی تھی
آج میں بس بیٹھ کے پڑھ رہی تھی کل کھڑا ہو کے پڑھ رہی تھی آپ
کل گھوم رہے تھے
کے لیے اچھا ٹھیک ہاں وہ تو میں نے شنا
ہاں وہی گئے تھے اور یہ پبلک کیا کہتا ہے اس کو سومو میں گئے تھے
اچھا ٹھیک ہاں ویسے تو پھر ٹائم لگتا ہی ہے ویسے ایسے سفر کرنے میں اپنی گاڑی میں تو بہت فائدے ہیں گا چڑھو گاڑی میں کھٹ سے پہنچ جاؤ اور ویسے تو بہت مسئلہ ہو ہو اوپر سے گرمی تو بہت بڑھ گئی ہے جیسے اچانک سے کچھ ہو گیا
یہاں تو پوچھو مت لیکن اب اندر یہاں اندر بیٹھ کے گرمی نہیں لگتی جیسے اے سی لگ کے
اچھا ٹھیک یہاں بھی ٹھیک تھا مطلب صبح نہیں ہوتی ہے بٹ پھر جب چار بج جاتے ہیں نا اس کے بعد جیسے کیا آگ کا گولا ہوتا ہے باہر اور اس کی جو ہوتی ہے نا وہ اندر اس کی گرماہٹ آ جاتی ہے چار بجے کے بعد مجھے گرمی لگتی ہے یہاں کیونکہ شاید اس والے سائڈ کو نا اس والے حصے کو شام کو ہی وہ پڑتی ہے دھوپ اس سے گرمی ہوتی ہے پر مجھے تو آج بہت گرمی لگی اب تو ہوگا ہی اب تو جون جولائی ان مہینوں میں تو ہوتی ہی ہے گرمی اچھی خاصی جولائی میں تو پوچھو ہی نہیں کتنی گرمی ہوتی ہے آپ کو کب واپس آنا ہے ہلو ہلو ہلو میں نے بولا آپ ب کب واپس آنیں
ہمیں لگ بھگ کل آنا ہے لگ بھگ پورا مجھے ایک اصل میں انہوں نے آج بھی بولا تھا جائیں گے پھر آج بھی نہیں اب کل بھی مت یہی بولیں گے پھر کل بھی نہیں
اچھا ٹھیک وہاں سب ٹھیک ہے
جی جی جی یہاں سبھی ٹھیک ہے آپ کے شوہر کیسے ہے
الحمدللہ وہ بھی ٹھیک ہیں بیچارے گھر میں میں تپ رہے ہیں کاٹ رہے ہیں گرمی میں زندگی جی اور وہاں تو حالت خراب ہوتی میں تو مر جاؤں گی ایک ہی دن میں وہاں گ میں رہی
اچھا کیا نہیں
میں ن توبھی بولا نا پہلے اپنی جان بچانی ہے پھر بقی دیکھ رشتے بستے نہ جو بھی ہے پہلے خود کو میں بچا لوں موسٹف ہے نا وہاں پہ جب برسات ہوتی ہے نا برسات میں ٹھیک ہوتی موسم کہ اگر آپ پنکھا بھی چلاؤ گے تو ہوا آ ہی جاتی ہے آج تو پوچھو مت وہاں کتنی گرمی ہوتی ہے تبھی اب اس میں برسات میں اگر ایا حساب کتاب ہو جاؤں گی کس ٹائم کے لیے
جانا پھر یہاں بھی کیا کرنا ہے
ہاں یہاں بھی تو کچھ بھی نہیں ہے کرنے کو بیٹھے بیٹھے انسان تانگی ہو جاتا ہے وہ بات بھی ہے م دیکھ کے لی لو بھی کرو کر تو رہی ہوں میں
ہاں یہ بھی بھی ہے
یہ پتا مجھے اللہ کی قسم نا اس کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے ابھی میں نے کھانا کھایا نا مجھے وسا نہیں یار اب میں تھوڑا سا اس پہ کروں گی اس پہ کام تھوڑا سا جو بھی ہے بچا ہوا تو پھر میں تبھی جلدی اوپر آ گئی مجھے لگا میں کچھ نہیں کرتی ہ دن میں بھی تھوڑی سی اس میں ہوتی ہے نا خاموشی کی ضرورت پھر آنا جانا انسان کو ہو ہی جاتا ہے پھر سکون میں انسان جو کام کا ایک گھنٹے میں کرے گا ویسے اس کو چار گھنٹے لگتے ہیں کرنے میں تبھی میں نے سوچا میں تھوڑا سا کام ختم کر لیتی ہوں یہ تو دیکھتے ہیں کیا بنے گا اور بولو باقی گھر کے خے شکر اللہ کا سب ٹھیک کہ
آپ کی امی جان کیسی ہے
میری امی جان وہ بھی تھوڑی سی بیماری ہے اس کے گھٹنوں میں درد ہے اب میں اس کو بول رہی تھی جاؤ کسی اچھے ڈاکٹر کو گٹنوں کا جو درد ہے نا اس کو کوئی علاج ہی نہیں ہے اس کو پہلے سے تھا نا اب اس کو ہو گیا تھوڑا بڑ ل جاتا ہے اس کو بیچ بیچ میں کیا کرے اس کو یہ یہ ایسی چیز ہے جس کا انسان کچھ کر ہی نہیں آپ ڈاکٹر کے پس جاتے وہ آپ کہ دتے بی پینین کلر د وائی در اس سے فرق ہوتی ہے ایک دو گھنٹہ پھر پھر سے انسان وہی پہنچ جاتا ہے اور کتنا کھائے گا انسان دوائیوں پہ بھی کب تک رہے گا انسان ا لاسٹ ٹائم وہ ایک آتا ہے میں یہ نا ایک انجیکشن آتا ہے اس کے لیے ا اس میں آلموسٹ کو ایک سال نکلا تھا ٹیک پھر بھی ایک سال تک وہ ٹھیک تھ بٹ آپ اس کا ایونچولی اس کا ار ختم ہو گیا تو آپ بول رہے تھے پھر سے کریں گے زندگی ہے ایسی ہے ہر کسی کو کچھ نہ کچھ مسئلہ ہے
کشمیر میں زیادہ سردی سے ہوتی ایک یا دو مہینے گرمی رہے گی آپ تو پھرھر سے
ہے نا وہی جولائی اگستٹ سپتمبر تھ باس اس کے بعد پھر سے ٹھنڈ آئے گی اور سچ میں ٹھنڈ سے زیادہ پھر ہو جاتا ہے یہ ہریوں کا مسئلہ کہتے نا ٹھنڈ موت ہے ان کے لیے یہ گڑیوں کے لیے اور ہم لوگ بیٹھتے ہیں نا نیچے ا ہ اس سے بھی زیادہ گ وں میں درد ہوتا ہے جو ہم نیچے بیٹھتے ہیں کنٹی میں
یہ بات بھی ہے
ہ اور بولو گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں ہاں گھر والی بھی پوچھ رہے تھے گاہ راج ارے اتنے سارے کالس کے گھر آ جاؤ گھر آ جاؤ
اچھا بولنا تو میں نہیں آؤں گی
نانی کو جانا ہے اب ڈاکٹر کے پاس پرسوں لگ بھگ
اچھا ٹھیک
ہاں تو میں نے بولا یہ پھر تبھی آؤں گی
اچھا ٹھیک نہ نہ نہ نہیں بھی بہت اچھی نہ وہ نعمت ہوتی ہے انسان کے لیے
بالل اور میں بچپن سے انہیں کے ساتھ رہی ہوں
مینب آپ کو اتنا پیار کوئی نہیں کر سکتا ہے دنیا میں جتنا آپ کو نانا نانی دادا دادی کرتے ہیں
یہ بات سچ ہے بالکل
چلو آپ اپنا خیال رکھنا دعاں میں یاد رکھنا ٹھیک ہے اوکے اللہ حافظ